السلام علیکم بھائی جان کیا حال چال
سب بڑی خیریت
ہاں بھائی جان میرا بھی سب خھرییت آپ اپنا بتائیے نا بھائی ہلو
ہم ابو لگ بھی ٹھیک ہے ہلو
ہاں بھائی ہاں بھائی جان بولیے نا
ہ
ہلو
ہیلو نہیں اب وہ لوگ کیسے ہیں بھائی جان
ہاں بھ ج سب ٹھیک ہے آپ کا
ٹھیک ہے امی ابو لوگ کیسے ہیں بھ جان
ہاں بھائی جان وہ لوگ سب کھرییے تھے بھائی جان ان کی طبیعت ٹھیک ہے آپ بتائیے نا کھانا پینا ہو گیا بھائی جان جی
جی بھائی جان کھانا پینا تو ابھی ہوا نہیں ہے بن رہا ہے بھائی جان
ا کیا کیا کھایا بھائی جان ا کیا کیاب بنرا
بریانی چاول بن رہا بریانی بن رہا ہے بھائی جان مرغی کا
او اپنے سے بنا رہے ہیں بھائی جان یا امی جان بنا رہی ہے
آج تو بھائی جان خود سے بنا رہے ہیں امی جان کا تھوڑا طبیعت خراب ہو گیا ہے دوا وا لا کر دیے ہیں تو اب ٹھیک ہے اسی لیے ہم اب خود سے بنا رہے ہیں بھیا
ا بھائی جان تو وہ موسم شاید بدل رہا ہے نا بھائی جان اسی کارن تھوڑا سا طبیعت خراب ہو گیا
جی بھائی جن جی کا کھلا دیا ہیں دوا لے کر ای ت مطب مطلب گرمی بڑھ رہا ہے نا بہت زیادہ گرمی تھی اچھا بھائی جان آج بہت زیادہ دھوپ تو اتنا تیز نکلا تھا پوچھیے مت بھائی جان بہت تیز دھوپ نکلا تھا اس لیے تو تھوڑا تو ابھی تھوڑا طبیعت امیزن کا خراب ہو گیا دیے ہیں دوا ووا دیے ہیں ا خود سے بنا رہے ہیں بھجن بہت ابھی ابھی لذیذ لگ رہا ہے دیکھیے بنتا ہے کہ نہیں اچھے سے کل تو تھوڑا نمک زیادہ پڑ گیا تھا بھائی جان
فی بنائے تھے
ا جی جی بھائی جان
کیا بنائے تھے کلر
کلے بنائے تھے بھ جان ا بریانی بنائے تھے کل
کل بھی بریانی ہی بنائے تھے
جی بھ جان ہم لوگ مطلب مساہاری زیادہ کھاتے ہیں بھ جن
او پنیر بنانے آتا ہے بھائی جان
جی بھائی جان پنیر مٹر یہ سب مٹر پنیر بنانے آ جاتا ہے بھائی
ادھر کا بھی نا موسم بھائی جان کافی خراب ہاں مطلب کہ دھوپ کافی ہے کے بعد ٹھنڈ ٹھیک ہے ابھی تو اندھیرا ہو رہا ہے تو اچھا خرصہ ہے ابھی ہم لوگ ندی کے کنارے آئے ہوئے ہے بھائی جان اس میں بہت مزے
ج کیسا موسم ہے ادھر بھائی جان ندی کے کنارے
ٹھیک ہے موسم بھائی جان نہ زیادہ گرمی ہے بھائی جان ابھی مطلب گرمی محسوس میں ہم لوگ کو نہیں بتاتے ہے کہ رات میں ٹھنڈ جس طرح محسوس ہوتی ہے نا اس طرح ابھی محسوس نہیں ہو رہی ہے لیکن گرمی ہے بھ گرمی ہے آپ کے یہاں کا موسم کس طرح ہے بھائی جان آپ کے یہاں کا کس طرح
ہم ہم بھی تھوڑا کھلے میدان میں آئے جان گھومنے تو ادھر بھی مطلب شام کو تو شام سے لے کر اور صبح تک تھوڑا ٹھنڈا رہتا ہے لیکن دوپہر میں تو بہت زیادہ گرمی پڑتا ہے بھیا
او یہ ندی کنارے بائی جان کا چ
ہ
ندی کنارے بھائی جان کافی بالو ہو جاتا ت
جی صی بولے ہیں ب سی بولے ہیں ندی کنارے اکثر مطلب اتدھک ماترا میں بالو رہتے ہی ہیں اور ہونا بھی چاہیے بھائی جان پانی کو مطلب مطلب دھرتی کے اندر سے بھائی جان آتا ہے لیکن کیونکہ ندی کا جو ہوتا ہے نا
ہ
ستا
ہاں
کافی حد تک کھا لو مطلب کھال میں ہوتا ہے اسی لیے یہاں پہ بالو پائی جاتی ہے مطلب اگر حد تک ماٹی ہٹ جائے اوپر کے سطح سے تو بالو دی ا ادک بالو دیک لگتا ہے یہی کن ہے اور بتائیے نا پڑھائی لکھائی کیسے چل رہا ہے
ٹھیک چل رہا ہے کھانا اب یہ سب پڑھا پڑھ لکھ کے اٹھ رہے تھے ہاں بولیے نا
و
ہاں بھائی جان
جی جی
بول رہے ہیں پڑھائی لکھائی اچھا چل راج گئے تھے مطلب پڑھائی کرنے باہر
جی جی ابھی پڑھ لکھ کے اٹھے ہیں
وہ ابھی اٹھے دن میں کتنا دیر پڑھائی کرتے ہیں بھائی جان ہلو
جی بھائی اس لیے نا جی بھائی ب ہیں بھائی جان مطلب دو دو گھنٹہ پڑھائی کرتے ہیں بھائی جان کتنےٹ پڑھائی کرتے ہیں دن میں اور رات کو پڑھائی کرتے ہیں دن میں دن کی اپیکشا مطلب رہا کیونکہ رات کو شانتی رہ رہا ہے بھائی جان
وہ تو مطلب رات کو پڑھائی کرتے ہیں بھائی جان
جی بھائی جان جی
رات کو مزہ آتا ہے پڑھنے میں کہ دن میں
بھائی جان ہم کو رات رات کو مزہ آتا ہے پڑھنے میں کیونکہ رات کو شانتی ہوتا ہے بہت سمجھے بھائی جان
کو تو ہاں بھائی ج لیکن ہم کو مزہ آتا ہے تھوڑا دن میں پڑھنے کو دن میں ہے نا مزہ آتا ہے پڑھنے کو کیونکہ س شورگل ہوتا ہے شورگل میں ہاں بھائی جن جو باہر کا مطلب کی جو کھڑکی یہ سب ٹوٹ گئی ہے وہ تو سوچ رہے بنوا دینے کے لیے بھائی جان اور پیچھے پیڑ پودے پا لگا دینے کے لیے بھائی جان ابھی جیسے ندی کنارے آئے ہیں نا بھائی جان ٹھیک ہے تو یہاں پہ تو ہم کافی م ب پیڑ پودے دھ رہے ہیں تو کافی اچھا لگ رہا ہے اور دیکھا جائے تو کافی یہ ہے کہ یہاں کافی زیادہ ہے لو چلا جا رہا ہے لیکن بہت مزہ آ رہا ہے بھائی جان تو ایسے ہی سوچ رہے کہ ہم بھی جگ ہم بھی جو مطلب کہ گھر بنوائے ہے تو ادھر آس پاس مطلب کہ پیڑ پودا لگوا دے اور تھوڑا بالو لگوا دے سمجے بھائی جا اور تھوڑا کھانا بنانا سکھائیے تو بھائی جان کوئی چیز وہ آم رس کیسے بنتا ہے تھڑا ہم کو جاننا تھا آپ سے سنے تھے کہ کافی اچھا ہوتا
جی بھائی جان آ کے لیے سب سے چاہیے آم توڑ لیجے اس کے بعد آم کو مطلب اچھے سے دھو کر اور گرم پانی میں ابال کر سمجھے بھائی جان
ہاں بھائی جان
اور اس کو اس کا چھلکا جو ہوتا ہے اوپر کا وہ ہٹا کر اور اس کو اچھے سے مطلب ہاتھ سے ملا کر پانی مطلب جتنا بنانا ہے جا رہ تھ اس کو گھول لیجیے بن گیا آپ کا بہت آسان ہوتا ہے بھائی جان
گرا بھی ڈالا جاتا ہے بت کیا بھائی ج جیرا ب
جی بان ج کرتا ہے ڈ جی سے ہوتا ہے گیس بناتا ہے
ا تو بھائی جان تو میرے کو گھر میں جیرا تو ابھی نہیں ہوگا شاید ہاں بھائی
تو جیرا نہیں ہے جیرا نہیں بھی ہوگا تو کوئی بات نہیں بھائی جان
بازار سے لانا ہوگا بھائی ج
کہ لیجیے جی بھائی جان آپ کے گھر سے تو بازار انا دب ہی نہیں ٹھ ہے بھائی جان جان
ہاں بھائی جان یہ تو ہم کو بھی پت ہے دور نہیں لیکن ہاں چلیے لے لیتے بنا جیرا کے نہیں بنے گا بھائی جان
ج ن ے س جان
تو م تو مت مطلب کہ بھائی جان تو ٹھیک ہے تو جی ہاں بھائی جان گھومیں گے سوچ رہے کہ منالی گھوم کے آنے کے لیے تھوڑا دبئی سے آنے کے لیے تھوڑا سنگ اپپ پور سے آنے کے لیے سب جگہ تھوڑا گھومنا ہے بھائی جان دیکنا ہے کہ یہاں کیوں اتنی چرچا میں بنی رہتی آخر یہاں کیا ہے بھائی جان
جی بھائی جاننے ب پٹکوں کے لیے بہت اچھا جگہ ہوتا ہے یہ نہیں بھائی جان
ہاں بھائی جان آپ گھومیں اس میں سے کوئی بھی جگہ بھائی
ہم ایک بار گھومے ہیں بھائی جان منالی گھومے تھے بہت اچھا جگہ ہے بھائی
پہاڑ دیکے بائی جان آاں کا ا تو ہاں بھائی جان کل بارش ہوا تھا بھائی جان آپ کی طرف ہ کل مطلب کہ بارش ہوا تھا تو مطلب کہ مٹی تو گیلی ہو گئی ہوگی بھائی جان ہاں بھائی جان صحی بول رہے ہم بھی یہی سوچ رہے کسی کا فائدہ اٹھا کے نئے نئے پیڑ پودے جیسے امرود کا پیڑ جامن کا پیڑ آم کا پیڑ یہی سب پیڑ پودے لگا لیا جائے چلیے بھائی جان بات کرنے کے لے تھذرا ہم پھر پ مصروف ہوتی ہے تو بات کرتے میرا بازوں